کیا کرو
ہیلو
ہاں ایک منٹ رکیے گا ہیلو
ہیلو ہیلو
ہیلو
ہیلو سلمان جی آواز نہیں آ رہا ہے
جا رہا ہے جا رہا ہے ہیلو
ہاں سلمان جی بولیے وعلیکم السلام
ہیلو
سلمان بھائی کیسے ہیں کافی دنوں کے بعد آپ کی آواز سن رہے ہیں
عغف
عفف
نہ تو پڑا اس طرح پکڑا پ نہ تو ہلوے آجو تن گ کہاں ناتے تھے پنیہ میں
غوہ
وعلیکم السلام رحمت اللہ ارے سلمان بھائی کیسے ہیں کافی دنوں بعد آپ کی آواز سننے کو ملی پیرا فسل تو تھا چل آئی ر ہلو
ہاں
ہلو
ہاں
ہلوود کود گ م ج سے
ہیلو
ب گا ہو توا
ہیلو ووہ
وعلیکم السلام رحمت اللہ عرے سلمان بھائی کیسے ہیں کافی دیروں بعد آپ کی آواز سننے کو ملی
میں بالکل خیریت سے ہوں آپ سنائیے گھر میں سب کیسے ہیں
الحمد للہ سب اللہ کے کرم سے اچھے ہیں آپ کے یہاں سب کیسے ہیں
ہمارے یہاں بھی سب ٹھیک ہے ہاں سوچا فرصت ملی تو آپ سے آرام سے باتیں کر لوں
بہت اچھا کیا بھائی جان آج کل تو سب لوگ کام اتنے مصروف رہتے ہیں کہ بات کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے اچھا بتائیے آج کھانے میں کیا بنا تھا
آج بیگم نے چکن کڑھائی بنائی تھی ساتھ میں تندوری روٹی اور سلاد بچے تو بہت خوش ہو گئے
مس ال سنکاری بوک لگئی ہمارے یہاں دال آلو کی سبزی اور چاول بن تھے رات میں شاید انڈے کی بھجی بن جائے غفق
بھائی دال چاول کا بھی اپنا الگ ہی مزہ ہوتا ہے سادا کھانا صحت کے لیے اچھا رہتا ہے ہ
بالکل بالکل ویسے آپ کو سب سے زیادہ کون سا کھانا پسند ہے
مجھے تو بریانی بہت پسند ہے خاص کر عید کے دنوں جو گھر کی بنی بریانی ہوتی ہے اس کا سواد ہی الگ ہوتا ہے
صحیح کہا آپ نے مجھے بریانی اور سیخ کباب بہت پسند پسند ہے ساتھ میں رائتا مل جاتا ہی آ جاتا ہے
گاڑی دے ہی داج ہما ت
سیر خورمہ اور سوئیاں عید پر تو ان کے بنا مزہ ادھورا لگتا ہے
بالکل بالکل رمضان میں افطار کے سمے بھی پھل کھجور پکوڑے فروٹ چاٹ اورر شربت کا الگ ہی آنند ہوتا ہے
ہاں بھائی جان رمضان کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے پورا پریوار ایک ساتھ بیٹھ کر افتار کرتا ہے
اور سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ رشتے دار اور پڑوسی بھی ایک دوسرے کے گھر کھانا بھیجتے ہیں
صحیح کہا اس سے محبت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے
ویسے آپ کے گھر میں سب سے اچھا کانا کون بناتا ہے
امی کے ہاتھ کا کھانا آج بھی سب سے اچھا لگتا ہے چاہے سادھارن دال ہی کیوں نہ ہو
بالکل بالکل ماں کے ہاتھ کے کھانے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے
اچھا اب بتائیے اس بار عید کی کیا تیاری چل رہی ہے
بچے کے کپڑے لگ ب تیار ہیں بس کچھ خریداری باقی ہے بیگم کر رہی تھی کہ اس بار گھر کی سجاوٹ بھی تھوڑی اچھی کریں گے
بہت بڑھیا ہمارے یہاں بھی نئے کپڑے سل رہے ہیں بچوں میں تو ابھی سے عید کا اتساہ دکھائی دے رہا ہے
بچے تو عید کا انتظار سب سے زیادہ کرتے ہیں
بالکل بالکل عید کی نماز کے بعد سب سے پہلے گلے ملنا پھر گھر آ کر سوئیاں کھانا یہی تو اس کی خوشی ہے
اور رشتے داروں سے ملنا جلنا بھی ہو جاتا ہے
ہاں آج کل لوگ موبائل پر ہی مبارکباد دے دیتے ہیں لیکن سامنے مل کر جو خوشی ملتی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے
صحیح کہا آپ نے انسان کو رشتے نبھانے چاہیے
اچھا اسلیم بھائی اس بار بقرعید پر کچھ خاص تیاری کرنے کا ارادہ ہے کیا
ابھی تو سوچ رہے ہیں کہ پہلے کھیتی باڑی کا کام تھوڑا سنبھل جائے تو پھر آرام سے سے تیاری کریں گے اس بار کھیتی میں کافی کام چل رہا ہے
اچھا اچھا سلیم بھائی آپ نے کہا اس بار کھیتی میں کافی کام چل رہا ہے کیا کیا لگایا ہے
اسشور الحمد للہ دھان کی کھیتی اچھی ہوئی ہے تھوڑی مکا بھی لگایا ہے اور گھر کے لیے سبزی بھی اگا رہے ہیں
ماشاء اللہ اگر موسم س دے دے تو محنت کا اچھا پھل مل جاتا ہے
بالکل کھیتی میں سب سے بڑی چیز سب رہے کبھی بارش زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم کسان کو ہر حال میں محنت کرنی پڑتی ہے
صیح کہا اس بار بارش کیسی ہوئی آپ کے یہاں
شروعات میں تھوڑی دیر ہوئی لیکن بعد میں اچھی بارش ہو گئی اب فصل کی حالت پہلے سے بہتر ہے
ہمارے گاؤں میں بھی کسان خوش ہے پانی کی وجہ سے دھان کی فصل اچھی دکھ رہی ہے
ہاں لیکن کھاد اور بیج کے دام کافی بڑھ گئے ہے اس سے لاگت بھی بڑھ گئی ہے
یہ بات بالکل صحیح ہے محنت بھی زیادہ اور خرچ بھی زیادہ ہو گیا ہے
پھر بھی اللہ پر بھروسہ رہ کر کام کرتے ہیں محنت کب بیکار نہیں جاتا
انشاء اللہ ویسے کھیت میں کام کرنے کون کون جاتا ہے
س میں ابو اور چھوٹا بھائی مل کر کام کرتے ہیں ضرورت پڑنے پر مزدور بھی بلا لیتے ہیں
بہت اچھا پریوار ساتھ ہو تو کام آسان ہو جاتا ہے
بالکل بچے بھی چھٹیوں میں کھیت دیکھنے چلے جاتے ہیں انہیں بھی کھیتی کی جانکاری ہو جاتی ہے
یہ اچھی بات ہے نئی پیڑھی کو بھی کھیتی کی اہمیت پتہ ہونی چاہیے
صحیح کہ آج کل کئی لوگ کھیت چھوڑ کر شہر جا رہے ہیں لیکن کھیت یہ بہت عزت والا کام ہے
بالکل بالکل کسان محنت کرتا ہے تبھی سب کے گھر تک اناج پہنچتا ہے
صحیح بات ہے ویسے اپنے گھر کے پاس کوئی سبزی لگائی ہے
ہاں تھوڑی مرچ ٹماٹر دھنیا اور بیگن لگائے ہیں گھر کی سبزی کا سواد ہی الگ ہوتا ہے
یہ بہت بالکل تازی سبزی کھانے سے بھی اچھی لگتی ہے اور خرچہ بھی بچ جاتا ہے
اور صحت بھی اچھی رہتی ہے
جی ہاں جیسے آپ کی امی کو باغوانی کافی شوق
ہاں انہیں پھولوں کے پودے بہت پسند ہے گلاب چمیلی اور گیندا لگائے ہیں
جی صبح صبح پودوں کو پانی دینا مجھے بہت اچھا لگتا ہے
ہاں ہاں
نہیں تو آپھی کری پنا ف
ہاں ہمارے یہاں چوٹا سا میلا لگتا ہے بچے جھولا جھولتے ہیں کھلونے لیتے تے ہیں اور لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں
ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے عید کا ماحول پورے گاؤں میں خوشی بھر دیتا ہے
اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گھر جا کر مبارکباد دیتے ہیں
بہت بھائی لگا ہے بالکل اس سے رشتے اور مضبوط ہوتے ہیں
اچھا سلیم بھائی اس بار سوچ رہا ہوں کہ عید کے بعد کچھ دن کہیں گھومنے بھی چلا جائے
ارے واہ یہ تو بہت اچھی بات کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے
ابھی تو سوچ ہی رہا ہوں کوئی اچھی جگہ مل جائے جہاں پریوار کے ساتھ آرام سے سمے بتایا جا سکے ایک منٹ رکیے گا کہاں
بات ت ہی آگل ب ہ ہوں
ایک منٹ رکیے گا لائن پر چ تھوڑا سا لائن
چ چا لائن تھ ہیں ہاں جل جیے بولیے
ہاں ہلو بولیے
کھ س پ جا جی س پچس ہزار
ابھی تو سوچ رہا ہوں کہ پہلے گھر والوں سے مشورہ کر لوں بچوں کی بھی چھٹیاں رہیں گی تو سب ساتھ چلیں گے ہلو
ہاں بالکل صحیح جب پورا پریوار ساتھ ہو تو سفر یادگار بن جاتا ہے
ہاں ہاں بھائی جان بچے بھی کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ کہیں باہر گھومنے چلیے
ہمارے بچے بھی یہی کہتے ہیں کہ آج کل پڑھائی اور موبائل میں لگے رہتے ہیں اس لیے کہ بھ کہیں باہر جانے کا اچھا لگتا ہے
ہاں صحیح کہا تھوڑا ماحول بدل جاتا ہے اور دماغ بھی تور و تازہ ہو جاتا ہے
ویے اگر گھومنے جاؤ تو راستے کیا کے لیے گھر کا بنا کھانا ساتھ لے جانا باہر کھانا اچھا لگتا ہے
ہاں بالکل بیگم بھی یہی کہہ رہی تھی ٹھیک کہ پراٹھے چار پھول اور پانی ساتھ رکھیں گے
بہت بڑھیا سفر میں سادا کھانا سب سے اچھا رہتا ہے
ہ اور چائے کے بنا تو میرا سفر پورا ہی نہیں ہوتا
ج سمجھتے ہی ارے بھائی میں بھی بالکل ایسا ہی ہوں راستے میں اچھی چائے مل جائے تو ساری تھکان دور ہو جاتی ہے
بالکل بالکل اچھا بتائیے کھیتی کا اگلا کب سے شرو ہوگا
اا اگلے ہفتے سے کھیت کی صفائی اور فصل کی دیکھ بھال کرنی ہے اگر موسم ٹھیک رہا تو ان شاء اللہ اچھی پیداوار بھی ہوگی
آگاہ برکت دے محنت کا اچھا پھل ملے یہی دعا ہے
ج آپ کے کھیت کھیت میں اس بار کتنا کاف کام باقی ہے
تھوڑا نرائی گڑائی کا کام ہے اس کے بعد کھاد ڈالنی ہے پھر فصل اپنے سمے پر تیار ہوگی
اچھا محنت کرتے رہیے اللہ یہ جب برکت دے گی
انشاء اللہ ویسے گاؤں میں سب لوگ کھیتی میں ایک دوسرے کی مدد بھی کر دیتے ہیں